و آم و رم بمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمتۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ بتاؤ گھر پہ سب کیس ہیں امی ابو بھائی بہن
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے بھائی
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان
اور کیا کر رہے ہو بھائی
کچھ نہیں بھائی جان بس نماز کی تیاری کر رہے ٹائم ہو گا نماز تو نماز پڑھنے جائے گا کیونکہ کیونکہ دین کی دعوت دینا اپنا کام ہے اس بھی کسی نے ہم کسی سے کہیں گے یا اور کسی سے کہے گا تو اچھی بات ہے نماز کے لیے تمیں اپن کو جانا بھی چاہیے
ہاں ہاں بالکل نماز پڑھنی چاہیے پانچ وقت پڑھنی چاہیے نماز
جی بھائی جان ماشاء اللہ بالک صحی فرمایا آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی جان دیکھ جو نماز پہ دھیان نہیں دیتے اپنے کاروباروں میں بھی دھیان دیتے ہیں کام میں دھیان دیتے تمہ دینے والا بھی م اللہ ہے نا
ہاں بالکل بالکل
تمہیں دینے والا ما اللہ ہے تم ان کی عبادت کروے تب جاے تمہیں دےگانا کرےا تمہیں تم بول ہو بھ میرے گھر میں پریشانی ہے دقت ہے میں مجھے کام کرنے دو تب جا کے پیسے کماؤں گا تب جا کے گھر کو سنبال لوں گا میں ارے تم مسجد جا کے اللہ کے سامنے سجدا تو کرو نا وہ تم دولت بھی دے گا شہرت بھی دے گا عزت بھی دے گا
ہاں بالکل بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے بھائی بالکل صحیح ہے
ہر چیز میرا خھدا ہے ادا کرنے والا تو بھ جان آپ پاچوں کی بھی نماز کیوں نہیں پڑتا آ کتنا بھی ٹائم نہیں کہ ابھی ایک وقت کی نماز پڑھو یا پانچ وقت کی نماز پڑھو بائی آپ کام کرو اپنا لیکن نماز کے لیے ٹائم نکلالو دس منٹ کی نماز
ہاں بالکل ہاں بالکل صحی پانچ پانچ منٹ ج پانچ زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگتے ہیں تو پڑھنی چاہیے نماز اور اس سے دل کو سکون بھی مل جاتا ہے پھر
ماشاء اللہ بھ بالکل صحیح بات بولی آپ نے دل کو سکون ملتا ہے اور اپنی جو ساری بیماریاں ہوتی ہے ساری دور رہتی ہے اپنے کو شفا ملتی ہے جنت کے قریب ہوتے ہم اللہ کے روبرو بیٹھتے سامنے ان سے جو مانگنا ہوگا وہاں پہ مانگو نا ڈائریکٹ آپ تمہاریےنیں گے بھی صحی ہر ایک کی سنتے تمہاری کی نہیں سیں گے اب بہت سے کہتے یار جی بھائی جان میری بات سنی بہت سے کہتے یار اللہ مری نن اللہ نے میری نے سنی دعا خوبی لک م میں نے ارےیار آپسجد جاؤ س اچے دل سے مانگو توحیح نا وہاں کیوں نکیں گے دعا کو بول دو ہمارے
ہاں بالکل بالکل بھائی
انہوں نے اچھے اچھوں کی دعا قبول کی تو آپ کس کون سی چیز وہ ا آپ کی دعا کو بھولنی کریں گے آ کو جب دنیا میں بھیجا انہوں نے ہے تو وہ آ کی دعا کیوں قبول نہیں کریں گے
ہاں بالکل بالکل بھائی جیسے آپ نے ابھی بولا کہ میں مطلب نماز کے بارے میں نماز جو ہے نا اس کے بہت زیادہ فائدے ہے یہ انسان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے یا جب بندہ روزانہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنے اعمال کا احساس ہوتا ہے دوسری برییاتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا بھائی اس طرح نوازع ب کی اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ ہے
تب کمزری ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے بھائی ج نماز پڑھنے والا شخص ہمیں سے تندرست رہتا ہے خوش رہتا ہے اس کے گھر میں کاروباروں میں سب میں برکت ہوتی ہے بھائی جان یہاں کی یہاں تک کی بات بھی ہے بھ جن کی جیسے نشے سے دور رہتا ہے جھوٹ سے دور رہتا ہے آدمیوں سے دور رہتا ہے سب سے دور رہتا ہے ب جانا اور بہت اچھی بات ہے دور رہنا بھی نشے سے نشہ اچھی اچھی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اپنے اسلام میں نشہ اس لیے تو حرام ہے بھائی جان
بالکل بالکل بھائی ا بھائی جیسے ابھی مطلب ہم نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ امیر غریب چھوٹے بڑے اس میں فرق نہیں دیکھتے ہیں سب ایک کہ سفے میں کھڑے ہوتے ہیں ہے نا ا بڑی بھائی چارے اعتماد کا ہی بھائی چارے اعتماد کا پیغام ملتا ہے
ماشاء اللہ وہچی بات کروا میں بھائییا آپ نے
اور یہ بات بھی ہے کہ اور اور یہ بات بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اس کی الگ ہی فضیلت ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بات بولی بھائی جان آپ نے یہ آپ آپ کی باتیں میں دل کچ چھ ہو گئی کہ مسجد میں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے تو چاہے آگے کی پشٹ کی لائن میں کوئی بھکاری ہو ہو یا کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو وہاں سے ہٹانے کی اوقات کسی کی بھی نہیں ہے کتنا بھی بڑا امیت زیادہ ہو کتنا بھی بڑا ہو وہ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا بھائی جان اس کی اوقات نہیں کہ ان کو بول دے کہ تم پیچھے آؤ
ہاں بالکل بالکل صحیح ہے تو کسی کی بھی کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو بولی کچھ
جی بائی آپ نے بالکل س فرمیا نماز کے بھائی بہت سے فائدے ہیں جیے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جنت کا دروازہ یعنی کہ جنت کے دروازے کی چابی کیا ہے جنت کے دروازے کی شادی ہے نماز
ہاں بالکل بالکل صحیح ہے بھائی
جب آپ نماز پڑھو گے نا نماز پڑنے کے بعد آپ کو سکون ملے اور زندگی میں کہیں نہیں ملے
ہاں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے بھائی نماز میں جو ایک سکون کے علاوہ ایک روحانی تربیت ہم حاصل کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندہ بندہ اس ٹائم اللہ کی مطلب اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو ہے نا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنی کمزوریاں اور اللہ کی جو ہے نا عظمت کا قدر کرتا ہے وہ اقرار کرتا ہے وہ سجیدہ انسان کو مطلب کر ہے اس وہ نا انسان کو تکبر سے بچاتا ہے
ماشا اللہ بھائی جان آپ بست صحی بات بولی صحی فرمایا آپ جیسے کہ آپ کہا بھی کہ نماز پڑھ سے دل کو سکون سکون ملتا تجو باشا لبا جان سکون ملتا ہے تو دوسری چیز ہے کہ جسے کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ جنت کے دروازے کی چابی نماز ہے ٹھیک ہے بھائی جان تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو اس کو قبر میں دفنایا جائے گا پھر اس سے سوال جواب ہوں گے پھر اس کو اس کا فیصلہ کیا جائے گ کہ جنت میں جائے گایا جان میں جائے گا تو بھائی جان ایک خدا نے اپنے لیے تربیت بھیجی ہے اپنے کو بتایا ہے کہ اپ جیسے نماز پڑھو اس کے بعد آپ آئیتل کرسی پڑھو آئیتل کرسی ساری چیزوں کو دھ رکھتی ہے جیسے کہ بھوری بلا ہے شیتان آپ کے رزک میں برکت دیتی ہے گھر میں گھر میں برکت دیتی کاروباروں میں برکت دیتی سب جگہ خوشیاں پھیلاتی ہے آئیتل کورچ وہ ہے وائ جان کہ جتنی بھی یہ ساری اپنے کو پتاہ جتنی بھی ساری دعا ہے ان سب سے پاورفل ایک مطلب کہ قرآن شریف کی سب سے پاورفل آیت ہے یہ آئیتل کرسی اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا ہی فاصلہ رہتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد اگر اپنا انتقال ہو گیا نا بھائی جان تو ہم ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا کیوںک ہم نے قآ نے پا کہ سب سے آئی تل کرسی پڑی ہے سب سے پاور فل چیز
ہاں ہاں بالکل بھائی اور میں نے ایسا بھی سنا ہے بھائی کہ جو ہر نماز کے بعد ہمیں آتل کرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ جو آیتل کرسی ہے مطلب ہر نماز کے بعد جو ہم ایید الکوشی پڑھتے ہیں اس کی اس سے اس بندے پ جہنم کی جو یہ آگ ہے وہ حرام ہو جاتی ہے
حرام ہو جاتی ہے یہ بھی صحیح فرمایا اپنے بھائی جان
اور جو ہم جو نماز نماز جو ہے وہ ہمیں وقت کی قدر بھی سکھاتے جیسا ہم دیکھیے مطلب پانچ مختلف اوقات پر جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس ہم وقت کے پابند بن جاتے ہیں یہ اس کی تعلیم یا روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے پھر پھر انسان جو ہے وہ باقی چیزوں میں بھی وقت کا پابند بن جاتا ہے وہ باقی چیزیں بھی وقت پہ کرنے لگ جاتا ہے ہے نا بھائی
ماشا اللہ بہت اچھی بات فرا ہے بائی جانپ نے یہ حالانکہ بھائی جان سب کو نماز پڑھنی چاہیے کسی کو بولتا ہے ٹائم نہیں ملتا ہمیں یہ کام ہوتا ہے بھائی جان نماز تو پڑھو نا آپ کو ایک چیز بتاؤں پہلے میں پہلے میں بھی نماز پڑھا کرتا تھا اب بھیڑتا ہوں میں لیکن میں نے بیچ میں کیا بند کر دیا تھا جانا آپ کو ریزن بتاؤ اس کا میرے کیا کچھ دوست سر جو غلط تھے اب شیتان کی بخو میں کون نہیں آتا بھائی جان ایک ایک نہ ایک بار سب آتے ہیں تو میں کیا میرے دوستوں کے بکاؤ میں آ گیا تھا میں کیا دن بھر گھومتا رہتا تھا کہئی یہاں ٹور کر لیا کہیں وہاں ٹرپ کر لی کہیں باہر چل لی گھوم لی تو نماز میرے اس سے ادا نہیں ہو پاتی ت صحیح سے تو میرا کیا واپس آنے کے بعد میرا سر درد ہونے لگ گیا میں ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے ٹیبلیٹ دےھا اس سےذرا کیا دے گا انہوں نے جانچ کر کے ٹیبلٹ دے دی میرے کو اس کے بعد ہی میرے کو فرق نظر نہیں آیا بھائی جان تو جو ہمارے حافظ نا یعنی کہ ہمارے حضرت وہ دل کے بہت نیک اور صاف انسان ہے قابل انسان ہے تو انہوں نے تو انہوں نے میر سے کہا کہ آپ فجر کی نماز میں آ ایک بار
ہوں
میں نے کہا انشء اللہ رور آئ گا ذرا تو میں فادر کی نماز میں گیا تو میں نے فادر کی نماز ادا کی کے بعد میں نے آتل کرسی پڑھی اس کے بعد پھر جو میرا آپ کو بتا نہیں سکتا اس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میرا آج دن تک سر درد ہی نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ
الحمدلہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ
ج بھ جن وہ ایک چیز ہے سب سے پاور فل چیز ہے نماز آئیچل کرسی پرانے پاک ان چیزوں کو آپ پڑھو اللہ تعالی نے آ کو پہلے فرما کے بھیجا ہے نا کہ آپ اگر سنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ کو نماز ادا کرنی ہوتی مانگنا ہو جو مجھ سے مانگو میں تو میں ادا کروں گا تو تم دنیا سے پیسے کمانے میں کیوں لگے ہوئے ہو تم بھیجا بھی میں نے کایا تھا تمؤگے بھی کھا ل آتی
ہاں بالکل صحیح بات جو آج کے جو مشروص دور میں لوگ جو ہے دنیا کی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور نماز کو نماز میں کرتے حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے نا بھائی اور اگر ہم اپنی زندگی میں نماز کو پہلی اہمیت دے تو اللہ تعالی ہماری کاموں میں بھی بر ط آسانی فرماتا ہے
جی بھائی آپ نے بالکلح فرمایا ماشء اللہ آپ بات بہت جی جی بات آپ کی باتیں سنے بہت د کو سکون ملا ہواجان تو جیسے کہ بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ وہ ک جع جماعت آتی ہے اپنے کو جو پڑھانے کے لیے اپنے کو سمجھانے کے لیے تیس دن کی زمانتتی چار جماتا تھی ہم کیا ان کو دیک دھ کے دور بھاتے ابھی وہ ہم کو تھوڑی کھانی آئیں گ یا ہم تھوڑی پیسے لینے مانگنے آ رہے وہ وہ ہم کو اسلام کی تعلیم دینے آ رہے ہیں نا وہ اپنا گھر چھوڑ وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ابو امی بھائی بہن جو ان کی بیوی ہے بچے ہیں ان کو چھوڑ کے اپنے پاس سارے کیا لیین
ہاں بے کے لیے آتے ہیں بھائی
تاکہ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں کیسے نماز ادا کرے نماز میں کس طریقے سے بیٹھ سردا کیسے کرے رکو روکو میں کیسے جائے ہر ایک چیز باہر کی سمجھاتے بھائی جان وہ تو وہ تو اپنے لیے اچھی بات ہے نا وہ اپنے لی اچھی بات ہے پھر بھی کیا کرتے ہیں ان سے دور دور بھاگتے ہیں جی بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا انشاء ال جی بھائی جان ان شاء اللہ آ پ کی دوبارہ ملاقات ہوگی خدافظ بھ جان
چلو خدا حافظ